ہلو وعلیکم سلام سلام اور کیسا مزاج ہے جی جی سب کہرییت سے ہیں ہہ
ہوو گت ہے آ کیسے یاد کر لیا
بس میں نے سوچا بھی آپ سے کافی ٹائم سے بات بھی نہیں ہوئی آپ کی خبر نہیں ل اس لیے میں نے سوچا فون کر لوں مگر فون ہی کرنے لگی تھی اتنے اتنے میں آپ کا آ گیا
جی ماشاء اللہ یہ تو پھر یہ تو وہ بات تو ہو گئی یہ آپ کے دل کی بات جان گئی اب
جی جی ج جی
جی اور بتائیے
اور کیا اس وی میں نے سوچ رہی تھی گرمیوں کی چھٹیوں میں چلنے اس اس لیے میں آپ کو فون کرنے والی تھی چھٹی میں ہم کہیں گھوم آئے ا آپ کہاں جانا پسند کرتے ہو
جی ہم تو گرمیوں کی چھٹییاں م تو ہمیں تو لگتا ہے کہ کہیں ہل اسٹیشن ٹھنڈی جگہ پہ جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ ہمارے ادھر کی طرف تو کافی پھر زیادہ موسم اتنا گرم ہو رکھا ہے تو ایسا من کرتا کہ کوئی ٹھنڈی جگہ پہ جائے تھوڑا سکون ملے
جی جی جی آج کل گرمی بھی اتنی زیادہ ہو گئی ہے نا بچے خود بولتے ت مما بہت گرمی ہے امی جی آ بس اسی لیے میں بھی سوچ رہی تھی اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی رات کو ہی بھی ہم کہیں گھوم کر آ وہ کہہ رہے ایک فیملی اپنی فرینڈس کو پوچھ لو مگر کہتے کیلے جانے میں کوئی مزہ نہیں آئے گا تبھی وہ بتا رہے تھ آپ سے بات کر لوں
جی بالکل یہ تو کافی اچھی رہا نے ہمیں پوچ لیا جیسے ہمار بھی کافی وق سے سےحی من ہو رہا تھا کہ کہیں پہ جا کے آئے کافی دن ہو گئے ایسے گھر میں بیٹھے ہیں میں بھی بول رہی تھی گھر پہ سب کو مطل کہ کہیں تو چلے گ ہم گھومنے ہے اب یہاں پہ کتنا گرم ہو گرمی ہو رہی ہے تو ایس سے کافی پریشانی ہو رہی تو سوچا کہ کہیں ٹھنڈی جگہ پہ چلے
جی جی جی صحی بات ہے گرمی اتنی زیادہ ہے نا گھر سے باہر نکلنے کا من نہیں کرتا اور شام جو جب بھی صبح صبح اٹھو تبھی سورج بالکل سر پر آ جاتا ہے شام تک ایسے رہتا ہے
جی بالکل ابھی تو ایسا وقت ہو گیا ہے کہ آٹھ نو بجے نہیں کہ اتنی دھوپ ہو گئی کہ کام کرنے کا اتنا مشکل ہو جاتا ہے میں تو اتنا فاجر میں جلدی اٹھ جاتی ہوں اور سوچتی ہوں جلدی جلدی کام ختم کر لوں تاکہ اندر جا بیٹھ جاؤں ایسے ہی کے اندر اتنی گرمی ہوتی ہے کہ پھر ایسے ایسے باہر شام تک چار پانچ نہیں بج تب تک باہر نکلنے کا من بھی نہیں کرتا
صحی بات ہے میں میں سوچ رہی ہوں اتنی گرمی ہے ہمارے شوہر چائے کیسے پی لیتے ہیں میرے سے تو چائے گرمی میں چائے بالکل اندر نہیں جاتی
جی بالکل میرے بھی نہیں جاتے میرے کو تو بس چکن جی پینا یا ٹھنڈا جوس ہوا چاچھ ہوئی لسی ہوئی یہ پینے کا من کرتا ہے یہ گرمیوں میں چائے پینے کا تو بالکل بھی دل نہیں کرتا لیکن یہ میرے کو بولتے ہیں چلو چائے بنا کے لؤ یاار کتنی چائے پیئیں گے گرمی میں ا تو پہلے سے اتنی گرمی ہو ر اوپر سے ان کو اتنی چاے ہی چاہیے تو میں بولتی ہوں کبھی کبھی تھوڑا جوس ووس بھی پی لیا آپ لو تھوڑا سا کنجی پی لو تاکہ تھوڑا ھنڈ کرریل کہ نہیں ہی چائے پ چائے کا کام تو چ ہی کرے گی شکن جی تھوڑی کرے گی تو اب کیا دھ لا کے دینا ہی پڑتا ہے بنانا ہی پڑتا ہے ان کی فرمائشی تو بس سے رہتی ہے چائے کے لیے
جی جی میں بھی اپنے شور کو بولتی ہوں مگر وہ سنتے ہی نہیں ہے وہ بھی چائے چائے چائے کرتے رہتے ہیں ہر سمے
جی بالکل تو آ پھر آپ نے کیا سوچ جہ کہاں چلے گ ہم گھومنے
نالی کا سوچ رہی تھی و کا
ماشاء اللہ کافی اچھا سوچا ہوں جی بالکل منال کاا کافی ج اچھا وہاں پہ مطلب موسم بھی کافی اچھا سہانا سا ہے دل خوش ہو جاتا ہے وہاں کی ن کا سوچ کے بھی ایسا کرتا ہے کہ ہاں بس دل خوش ہو گیا ابھی چلے
ہوں جی اب میرا تو کب سے من تھا مگر یہی نہیں مان رہے تھے مگر اب ان کو منایا ہے میں کہ چلو اب چلتے ہیں وہاں کے قدرتی نظارے کو دیکھ کر نا میرا من نا اتنا خوش ہو جاتا نا میں کیا بتاؤں مجھے نا یہاں پر جانا ان پیڑ پودوں قدرت کو دیکھ کرنا بڑا من کو خون ملتا ہے
جی بالکل ماشاء اللہ کافی اچھی بات کہی آپ اپنے م کو بھی ایسا بہت سکون ملتا ہے ان سب کی چیزوں کے بارے میں سوچ کے ایسے مطلب کافی اچھا مطلب بہت اچھا لگتا ہے ایسے نظارہ دیکھنا کافی پسند ہے میرا ا بھی
جی جی جی اور پنچ کے چہچاٹ چہچہاٹ تو بڑی ہی زیادہ پسند ہے مجھے اور وہ واٹر فالز وغیرہ مجھے بہت ہی پسند ہے
جی ماشاء اللہ بھی کافی اچھا لگتا ہے یہ سب دیکھنا اور وہ جو پہاڑوں پہ ایسے جھرنے بہتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ نظارہ ہوتا ہے نا وہ کافی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے وہ تو ایسے لگتا ہے بس وہاں پہ بیٹھ کے ایسے سکون بھری نگاہ سے بس دیکھتے رہے وہاں سے ہیلی نہیں
جی جی جی صحی بات ہے اور میں سو ہم سوچ رہے تھے اس سیٹرڈے کو چلے جاتے ہیں نیکسٹ سٹرڈے جو آئے گا وہ آپ تب چلے جائیں گی اور ایک ہفتہ لگا کر آئیں گی اور میں کو پہلے بتا دو مجھے فرنٹ کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھنا بڑا پسند ہے دکھنا بڑا پسند ہے اس لے کڑکی والی چ کے پ میں بھی ہٹوں گی
وہ وہ تو بات ہی الگ ہوتی ہے نا کہ کھڑکی والا وہ سیٹ مل جائے نا تو باہر جنا جا رہا رہا اچھے سے دیکھ سچ کافی اچھا لگتا ہےسا سفر یہے باہر دیکھتےئے ن جا رہا ایک دم ک ف سہانا سا اور ب اچی سونی وہ ٹھنڈی ہوا چلتی ہے نا تو اور یہ کافی مطلب سکون ملتا ہے دل کو
جی جی جی صحی بات ہے پھر آپ اپنے سارے کچھ زیادہ ویسے گرم کپڑے لے کے جانے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اگر ہم آگے جائیں گے روہتانگ تک تو وہاں پر تو تھوڑی بہت برف دیکھنے کو ملے گی جی جی اس کے لیے تو ویسے ہمیں پہلے سے مل جائیں گے کپڑے ا اگر برت یں آگے جانا ہے تو برف کے لیے وہاں پر ر کوٹ مل جاتا تے ہیں پورا سوٹ وہ ہم لے لیں گے بس گرمییاوں ویسے اتنے زیادہ بچوں کے کپڑے رکھنے کو کوئی ضرورت نہیں ہے
بالکل زیادہ تو مشکل میں بچوں کے سامان کی ہوتی کی ا کافی زیادہ سامان لینا پڑتا ہے سفر پہ چلتے ہیں تب ان کے لیے سب جو لے اپنا سامان تو پھر بھی ہم سوچے کوئی بات نہیں ہمیں ایڈجسٹ کر لیں گے لیکن بچ بچوں کے لیے یہ نہیں کر پاتے نا بچوں کافی سوچنا پڑتا
جی جی جی سب کچھ ہوتا ہے اور بچوں کا وہا پر سامان بھی تو بہت مہنگا ملتا ہے بچوں کا ہر چیز کا تین گنا ریٹ مل جاتا ہے اس اس لیے میں سوچ رہی تھی اچھے سے ایک لسٹ بنا لیتی ہوں اگر میرا کچھ چھوٹ نہ جائے بس بچوں کو کیا کیا چاہیے کیا یہ سب
جی بالکل میں ابھی اپ نے میرے کو یاد دیا نہیں تو میں تو بھول ہی جاتی میں بھی ایک لسٹ بنا لیتی ہوں پھر میں اور ویسے میں اسے ام کر دوں گھر پہ سب سے بات کر کے اپ کو بتا دوں گی پھر اپ ہم ساتھ میں چلیں گے
جی جی جی صحیح بات ہے اور آپ اگر کسی اور اپنے فرینڈ اپنے گھر پرریوار میں سے اگر کسی کو لے کر جانا چاہتے ہو تو بھی بتا دینا ہم اس کے اکارڈنگ جیا پھر ٹکٹ بک کروا دیں گے یا پھر ایک بڑی سی کار لے لیں گے
جی بالکل ماشاء اللہ یہ تو یہ کافی ویسے پرسنل اگر ہو جائے تو کافی اچھا رہے گا کہ ہم آرام سے جا پائیں گے اور کافی اچھی طرح سے انجوائے بھی کر
جی جی جی تبھی میں نے سوچا یہ سب
جی بالکل کافی اچھا کیا آپ نے میرے کو پوچھ کے ویسے میرا کافی دنوں سے دل کرا تھا کہیں باہر جانے کا آپ نے تو صحیح وقت و میرے کو پوچھ لیا
صحی ہے آپ اپنے شور کو ب بتا دیجیے گا پلیز ایک ہفتہ ضرور نکالیں ایک ہفتہ تو ہمیں چاہیے کیکہ آنے جانے میں بچوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ وقت بھی لگتا ہے اور بچوں کو بھی آرام داری چاہیے ہو دیا اچھے سے
جی بالکل میں ان سے وہ شام کو ہی آتے ہیں ان سے بارے میں بات کر لوں گی ان کو اطخلاع کر دوں گی پھر آپ کو میں بتا دوں گی پھر اس حساب سے ہم ٹکٹیں کر لیں گے اور جو بھی جتنے بھی دن کا ہوگا وہ سب ہ کر لیں گے ہم تیاری اس کی
جی جی جی جی صحی ہے اور بتائیے آپ ایک نا ایک کھانے پینے کا بھی تھوڑا بہت بچوں کا سامان لے جائیں گے کہیں ہمیں رستے میں بچے والے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہمیں نار کو آئے اور راستہ بھی اچھے سے کرر جائم
جی بالکل صحی فرمایا یہ تو کافی اور اچھا رہے گا کہ ا ہم گھر سے تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان لے کے چلے تو سفر میں کوئی دقت نہ ہو آسانی سے وہ کافی کبھی کبھی کیا ہوتی کہ وہ بچوں کو تو بھوک لگتی لیکن ہ کو بھی بیچ میں اتنا لمبا سفر میں لگتی ہے وہ تو ساتھ میں کھانا لے جانا کافی اچھا ہوگا
جی جی جی صحیح بس تھوڑا فاسٹ فوڈ کو اوائڈ کریں اور بس
نہیں نہیں فاسٹ فوڈ نہیں میں جی میں تو گھر سے لے کے جاؤں گی کیونکہ فاسٹ فوڈ تو نہیں اتنا نہیں کھلاتے گھر بچے کافی پ ویسے پریشان ہو جائیں گے ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی زیادہ فاسٹ فوڈ کھانے س
جی جی جی چلو کوئی بات نہیں آپ اپنے شوور سے بات کرنا اور فون مجھے بتا دینا
جی بالکل میں بتا دوں گی آپ کو ٹھیک ہے اللہ حافظ
جی اللہ حافظ